السلام علیکم
ول
اب ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے آپ کی آوازیں رک رک کے آ رہی ہے
نہیں میرا ٹھیک ہے آپ کا مت ہے کچھ نیٹشو
پتا نہیں کیا مسئلہ ہے اس کا اور گھر پہ سب ٹھیک ہے
شکر اللہ تعی آپ کے گھر کے ساتھ ٹھیک ہے
ہاں ہاں سب ٹھیک ہے اور کیا کر رہے ہو کام وام ہوگا
کام ہو گیا میں ٹیوشن تھی ایسے ہی ابھی آئی
اچھا ویسے آپ کہاں تھے کل سے آپ دکھے نہیں کہیں
میں تو ادھر ہی صی تھی میں نے سوچا تھا میں اندر آؤں گی
ہاں
میں ابھی ٹیوشن تھی
ہاں
پھر سوچا تھا اندر آؤ گے تو اس نے چھوڑا
نہیں میں کل سے کہہ رہی ہوں کل سے کہاں تھی آپ
میں ایکچولی گھر میں ہی تھی
اچھا نہیں مجھے لگا تھا سب لوگ پکنک گئے تھے نا مجھے لگا آپ بھی مت گئے
ہاں میں گئی تھی
گیی تھی
ہاں میں گئی تھی
چلو اچھی بات ہے کہاں گئے تھے ویسے
ہم دو تین جگہ گئے تھے کافی انجوائے کیا ہم نے
مزہ آیا
بہت زیادہ اگر آپ بھی ہوتی تو آپ کو بھی اتنا مزہ آتا ہم نے بہت ساری مستی کی
گیے کہا کہا
ہم گئے تھے دودھ پتھری
امم
اور گئے تھے یہاں عرزال
امم ہاں
اور مجھ پتری
مجھے بولو بات ہے
ہاں
آپ کو مسترگ گے رہا کچھ واسطہ ہوا
نہیں
کچھ بھی نہیں
نہ نہ آل از
مطلب پتہ ہے ہاں
آل از گڈ
تو آواز آپ کی نہیں آ رہی ہے مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے
ہیلو
ہاں
نہیں میں نے بولا آل از گڈ
چلو ٹھیک ہے پھر
آہا
اون
ہم نے نہیں ابھی نہیں پی آپ نے پی
ہاں آج میں نے پی میں نہیں پی تھی شام کو میں نے پرسوں وہاں پہ بھی نہیں تھی آپ نے تو دیکھا
ہاں کیسی وہاں وہاں کون ہے
یہاں پہ
امم
نہ کوئی نہیں
وہ کا گھر والے
اندر
اب مطلب دل لگا تھا وہاں پہ
تب جاکر وہ لگانا پڑتا ہے میں نے اتنا رویا آج بھی
اوکے وہ کا ہے بیٹی
وہ تھی یہیں پہ اس کو لیا جن میں ماموں نے اس کا شاپ ہے نا یہیں پہ اسی نے لیا اس نے کہا میں شاپ پہ لے جاؤں گا اس کو میں نے کہا ٹھیک ہے
ہوں
اس کو وہی سے آیا ہے نالو
لی ہے گھر
لی ہے لیا ہے اس کو گھر لے کے وہ بیمار ہے ابھی تو بیٹھی اب پتا نہیں رات کو رہے گی یا نہی نہیں مجھے نہیں لگتا رہے گی اور اوپر سے اس کا بابا بھی کچھ شور اٹھائے گا نا
ہاں بولے گا کل ہی آئے گی آئی
وہی تو
ہن ہں ہں اچھا وہ آئی کام سے آفس سے
ہاں ہاں وہ آئی
اچھا کھانا بنایا
ہاں میں نے کھانا بنایا میں کام کر رہی تھی ابھی تک اب میں نے اوپر اپنے کمرے کو کام دیا میں نے پرسوں وہ کپڑے وپڑے جو تھے نہ
میں وہی بولنے والی تھی کیا سیٹ پھر
وہی کر رہی تھی ابھی کیا اب لیکن اتنا بھی اچھا سے نہیں رکھا لیکن کیا پھر بھی کیا
کپڑے وپڑے اٹھائے
ہاں ہاں وہی ہم کام کر رہے تھے نا صبح آج لیٹ ہی ہوا اس کو بھی لیٹ ہی ہوا آفس جانے میں میں نے کام خود ہی کیا تو میں اب کام ہی کر رہے تھی ابھی تک میں بیٹھی نہیں ہوں تب میں نے سوچا میں کروں گی کپڑوں کو پریس
ہوں
اور یہیں سے کچھ اپنا کام بھی ہو جائے
اس کے بعد میں کہا میں کچھ فری ہو
اس کے بعد ابھی نہیں اس کے بعد کیا کر رہی ہوں میں نے ابھی کہا مجھے بہت سارے کپڑے ہیں بہت بہت یہاں پہ
اپنے ہی کہ گھر والوں کے ہاں کل کے بھی ہوں گے نا
کل کے کل کے ہیں اور پرانے بھی ہیں ان کے کچھ
اچھا ٹھیک یہ آپ کی بیٹی کی سویٹر اور وہ انڈر ویئر ادھر ہی آئی ہے
وہی میں کہہ رہی تھی میں نے کہاں رکھا وہ پھر مما نے مجھے بولا کہ وہ ان کے بیگ میں گیا
ہاں وہتری آب پریس کرکے ملاؤں گی خود
وہ نہیں دھونا تھا وہ جب اس نے پہنا ہی نہیں
ارے نہیں وہ ہمارے گیلے کپڑو کے ساتھ تھا نا وہ بھی گیلا ہوا تھا ان لوگوں نے ہمارے ایئر بیگ میں بھر دیا تھا وہ
وہ مما نے بولا مجھے وہ اسی میں گیا
ہاںاں اسی میں تھا ماما بولے کہ یہ کس کے چھوٹے کپڑے میں نے کہا شہایا کے ہوں گے
ہاں اسی کے ہیں
وہ کا ہے حمزہ
وہ بھی اندر ہی ہوگا
میری نانی ہے ادھر
نہ نہ
پھر میں بولا ولا کچھ
اچھا کس نے
انہ ہی
کیا بول دے نہ پھر
ہوں
کیا بولتے
نہی گھومنے کا
نہیں کیا بولتے مطلب کچھ بول رہے تھے
ارے نہیں میں آپ سے پوچھ رہ کچھ گھومنے کا میں بولی مزہ آیا تھا ان کو
ہاں ںاں اب آیا تھا نہیں کچھ نہیں بول رہے تھے ہوں تو اور وہ مجھے تب بول رہی تھی آپ کی بہن مجھے آپ کو کچھ بولنا ہے بہت ساری باتیں بولنی جب نا آپ پیچھے بیٹھنی جب نا پ بس میںی ہی بیٹھی بیٹی آئی تھی بیٹھنے کے لیے پھر ان کو بولا وہ مجے بول رہے کہ مجھے آپ کو کچھ بولنا ہے بولیے آپ نہی آتی ہوں ہمارے گھر ہاں
نہیں اپنا ہی کچھ ہوگا
نہیں وہی نا میں کہ رہی ہوں مطلب کیا
مجھے نہیں پتہ ہے نہیں خاص کچھ نہیں ہوگا ایسے ہی ہوگا کچھ ان لوگوں کے ریلیٹڈ مت کچھ ہوگا ان لوگوں کے ہی ریلیٹڈ مت ہوگا کچھ
ہاں ہاں وہی وہ تو مجھے
وہی ہوگا نہیں ویسے کچھ بھی نہیں پرسنل
اور
آپ ہی سناو پھر نیند آئی اچھے سے کل
ہاں پھر تو آئیے اب کیا کروں مطلب یہ تو کرنا ہی پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے جو پرسوں وہ باہر والے آئے تھے نا ہمارے گھر میں نے کہا کہا نا میں کرتی ہوں اس کے ساتھ بھی گھر آکے بات ہاں تو مجھے بولا اجی بولا کہ میں نے آپ کے بابا کے ساتھ بات کی
ہوں
اس کو میں نے بولا کہ مل یہ کہاں ہے بس آپی وغیرہ وہ کہاں ہے تو اس نے کہا وہ گھر گئی بولا کہ میں نے تو اس وہ بولا یہاں سے آپ کا گھر بلکل سونا سونا ہوا ہوگا
ہاں
بس بابا نے ک ہوں کہا ہے ہاں اور کیا وہ تو ہوا ہی پھر اس نے بولا ہے اس کو پھر مطلب میں آپ کو ایک بات بولوں اس نے بولا ہے میرے بابا نے کیا مطلب بولو
ہوں
تو اسنے بولا کہ مطلب میں دو چار دن آپ کے گھر میں تھا مجھے آپ کے گھر میں رونق تو اسی کی وجہ سے لگی مطلب ہوتا ہے نا کوئی ذمہ دار بندہ مجھے ویسا اسی سے لگا
ہوں
وہی جیسے سنبھال رہی تھی سب کچھ مینج کر رہی وہاں
بڑے ماں نا بڑے بھائی بہن ماں باپ کی جگہ ہوتے ہیں
ہینا دیکھ ہوا میں دیکھوں گی نا قسم سے مطلب ہمیں کیا ہوا وہاں سب لوگوں کو
ہوا ہو
تم مجھے پھر مجھے سب بول رہے تھے کے اگر مطلب انہوں نے اتنا نیک دیا
ہوں
تو پھر ابھی تھوڑا سا ٹائم ان کو دینا تھا جب تک اب سیٹل ہو جاتے
نہیں میں آپ کو بارے گی آپ کا یہی ہسبینڈ ہی غلط ہے تو ان کو کیا بولو گے
وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا
ہوں
ج وہ جو وہ جو انکی بیٹی آئ ہوئی ہے نا
ہوں
دیوانی ہ تو اس کو جانا پھر شاید آج گھر
اچھا اچھا
تو ا اس کو جانے کل کچھ ڈاکٹر کے پاس اسکو ہ ہ بیک میں یہ پرابلم ہو گی ہے
ہوں
نہیں چل پاتی ہے بالکل بھی
اچھا ٹھیک
مطلب اگر آپ کو ریسٹگ وغیرہ رکھا پھر کیا کرو گی تو ریسٹ کرو گی یہ
ہائے ہائے ہائے آ وہاں تو چلے گا نہیں
وہ دیکھو
اہاں
کیا دکھیںگے کیا بولے گا کل ڈاکٹر
ہاں بھائی جاؤ دیکھو کیا وہ بولے گا تو پھر کیا کرو گی کس کو جانا ہے
دیدی کو
اے دیدی کو
اچھا ہو گیا آپ کو اس کا دماغ نا ہ ہ
اچھا ٹھیک ٹھیک ٹھیک اچھا اچھا آپ مجھے سمجھائے اب اس کا غرض کیا ہوگا
ہوں آئی انڈرسٹینڈ
یس ہیلو اور
ام بس نہیں ویسے نہیں رکھنا چاہیے ریسٹ
کیا پتا مطلب اگر رکھے گا اس کو بولا مانے گی کسیے اگر رکھیں گے تو کرنا وہ یہ منتھ تک
ہوں ہوں ہوں ہوں
آ ہا
لمبا نہیں ہو رہا ہے نا کچھ
پر نہیں یہ تو چھوٹا ہے مطلب اگر چر کنگ کی بس کی بات ہوتی تو
دیکھا آپ کہاں سے اٹا پکڑتے ہیں
ہمم پھر بسن بلا یہ کہ ملا پس لو ہماری بہو بیج دی اس کو ہمیں اتنا ٹائم لیا ہم وہ یہ سمجھنا ہوتا ہے ایسے ویسے
دیکھا بات کہاں سے لائی ہے
میں نے کہا ہاں ہاں کر لی اگر بولے گا تو ہاں کرنا کیا کروں گی ادھر چل گی
ا کہے آگلی کا بادلہ
میں اٹھی تھی صبح ڈاکٹر ابو شک بات سمجتے
ہوا ہوگا مجھے پتا ہے میں آپ کو کرتی ہوں کال بیک ٹھیک ہے میں دیکھوں گی کہ پہلے نیٹ کو کیا ہوا
ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جلدی کرنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
اوکے بائے